ہلو
اللام و علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہم تو بڑھیا ہے آپ بتائیے سب خیریت سے
اچھے ار ا کیا آپ بتائیے آپ کیا سب کھ رہی ا سے
جی اللہ کا شکر ہے سب تو خیریت سے یہ
اور آپ کا ناشتہ واشہ ہو گیا
جی ہمارا ناشتہ تو کب کا ہو گیا آپ فرمائی آپ کا ہو گیا
ہاں ابھی ناشہ واشہ کر کے پھر بیٹھے ہیں تو سوچو بارش سے بات کر لے
ہم بھی فری بیٹھے تھے تو سوچے آپ سے ہی بات کر لیں اور آپ کا کال آ گیا
یہ فریری بیٹھ کے بس دوپہر کا کھانے کی تیاری چل رہی ہے ہماری امی کھانا بنا رہی ہے
یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہی ہوتا ہے جب ایک بار کھانا بناؤ پھر سوچو دوسری بار کیا بنانا ہے پھر وہ سب دوپہر کا کھانا کھائیں گے تب تک آ جاتا ہے شام پھر شام کو سوچنے بیٹھو
یہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اس کا تو کچھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے ا پیٹ ہے کا کھانا تو بنانا ہی پڑے گا ہ
اور فرمائیے کیسے یاد کیے
ہمب تو یہ کہہ رہے تھے آج کل کتنا اخ کتاب ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے
پرسفر میں
کیا رہ ہوتا کہ فٹس فٹس ایکسرسائز وغیرہ
بالکل صحیح ہے آج مجھے دو روپئے تو کرنا ہی چاہیے آج کے زمانے میں تو فٹ رہنا ہے ایک پتہ نہیں کہ کر کبھی کبھی کون سی کون سی بیماری آ جاتی
یہ تو صحیح کہا آپ نے اور اس پہ اگر موٹاپا رہتا ہے تو اس میں الگ ہی سانس کی بیماری وغیرہ وغیرہ ہو جاتی ہے اور آج کل کا تو اتنا برا دور چل رہا ہے کہ پردوشن بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے
ہی ج اس سے بھی الگ الگ بیماریا ہو گی جاتی ہے سانس لینے میں اب چھوے چھوے بچوں کو ہی سانس لینے میں بھی کوئی دقت ہونے لگ جاتی ہے تو میںماریا کا تو کچھ ہے نہیں اب تو آج کے یگ میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی تو بیماریاں بھی نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں بیماریاں بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آج کے ٹائم پر
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک بیماری جاتی نہیں ہے کہ دوسری بیماری آ جاتی ہے اور وہ بھی اتنی مطلب بیاانک روپ میں آتی ہے کہ پچھلی والی سے اور بڑی بن کر آئے گی جیسا لگتا ہے نہیں پتا کون سا جی
بالکل صحیح پڑی رہی ہے اس لیے تو آج کےگ دور میں تو سٹ وغیرہ ہونا ہی چاہیے روز صبح صبح کچھ ٹائم نکال کے وگا میڈی ٹیشن وغیرہ تو کرنا ہی چاہیے یں تو دوڑنے وڑنے بھی چلے جانا چاہیے اس سے تو صحت بالکل اچھی رہتی ہے
جی جیسے اب اب دیکھا جائے تو جتنی مطلب بیماریاں بڑھ رہی ہیں اتنا ان کا رستہ بھی بڑھ چکا ہے جیسے سمجھ لیجیے آج کا آج کل کا کھان پان بھی اتنا بدل گیا ہے ان سے بھی بیماری ہو سکتی ہے پ
بالک آج کل چیز تھا ہم سب کیمیکل والی چیزیں کھاتے پہلے کا دور ہوا کرتا تھا جس میں لوگ شدھ وغیرہ کھانا کھایا کرتے تھے
صحی فرمایا آپ نے جیسے کھانے کو چھوڑ کے اگر یہ بھی لے لیں گے کہ آج کل آدھا دن کام سب صرف بیٹھ کے کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر فون لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی مطلب انسان کے اندر ایک آلس آ جاتا ہے جس سے کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے اور وہ پھر آلس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماری ہونے لگتی ہے
بالکل سیٹ لگا رہے ہیںپ اس لیے آج کے دور میں سٹ وغیرہ تو رہنا ہی چاہیے نئی نئی چیزیں آتی رہتی اس کے ساتھ نئی نئی بیماریاں بھی آتی رہتی ہے
جی وہی ہمارا تو دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے زیادہ سمے اسکرین دیکھنے کی وجہ سے لیکن اب کیا کریں سارا کام اسی پہ رہتا ہے تو وہ بھی چھوڑ نہیں سکتے ہم
آج تک دیکھا جائے بڑی بڑی کمپنی میں سارے لوگ تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں پھر ان کے کمر میں موٹاپا سب دھیرے دھیرے بیماریاں پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے
یہ تو صحیح کہا اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہے لوگوں کو کہ وہ پھر ان کے عمر بھر رہتی ہے پھر وہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو کتنا بھی کچھ کرنے نہیں جاتی ہیں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
باری ہو ہمار بائی
جی آ رہی ہے کہیے
تو وغہ تور تو پ ہر چیز میں ٹائم نکال ہی لیتے ہیں اس چیز سے سم نکال کے ایکسرسائز وغہ کر ہی لینا چاہیے اس سے بہت سارے فائدے بھی رہتے ہیں
یہ تو بڑا درست کہہ رہی ہیں آپ
تھکل بھی رہی یہ فرش ف جیسا رہتا ہے چہرے پر بھی الگ گلو آتا ہے لوگ چہرے گلو کروانے کے لیے الگ الگ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے تو یہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے سے پانی زیادہ پینے سے چہرے پر بھی گلو آتا ہے تو باہر سے کچھ ٹریٹمنٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے
اگر ہم ہم اپنی پرکرتی کو دیکھ کر جو ہمیں خدا نے نوازا اتنی ساری چیزوں سے ہم اس پہ اگر دھیان دیں گے تو ہمیں مہنگی مہنگی دوائیاں ٹریٹمنٹ کرنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے
بڑے بڑے لوگ لوگ کو دیکھ لیجےک م ن چیزیں وغیرہ وہ سمات تھے چہر وغیرہ سے لی اور اس کے بعد بھی چہرہ بھی خراب ہو جاتا ہے کسی کسی کو یٹ کر دیتا کسی کسی کو تو خراب ہی کر لیتا ہے پورا چہرہوں کا
یہ تو صحی کہا جیسے ابھی اگر یوگا سے مطلب یوگا کرتے ہیں تو ہم مطلب ہماری عمر زیادہ نہیں دکھتی ہے لیکن وہی دوسری طرف دیکھے تو بڑے بڑے لوگ صرف اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کرا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہی اگر وہ یوگا کریں گے تو ان کے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی ان کی تچا بھی اچھی رہے گی اور یہ کون سمجھا ہے ان کو
یہ چہرہ ہی ان کا بیگار کر دیتی ہے
خدا نے اتنے پیار سے ہمارا چہرہ بنایا ہے اتنا سندر اتنا ن نقش بنایا اسے بھی وہ اپنے حساب سے کرنے کے چکر میں اور خراب کر دیتے ہیں
بکل کب ک ل تو اپنی چیز پسند نہیں آ ٹٹمنٹ وغیرہ دکھا کے اپنے سخ بناتے تو وہی چیزیں کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے
ہر وقت تھوڑی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے وہ الگ
اتے یہ سب مڈل کلاس لوگوں کے لیے تھو رہا ہے اسی لیے ایکسرسائز وغیرہ ہی کر لینا چاہیے یوگا وغیرہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے فروٹ وغیرہ کھانا چاہیے پھل وغیرہ بھی کافی وٹامن فائبر پروٹین وغیرہ بری رہتی ہے تو وہ سب کھانے کے لیے چہرے پہ کافی گلو وغیرہ آتا ہے جیس باہر کی چیزیں ٹریٹمنٹ کروے کی ضرورت اب نہیں ہے
تو کتنا صحیح کہا آپ نے اور سوچے نا سب سے آسان چیز جو سب کو مل جاتی ہے وہ پانی ہے اور سوچے صرف پانی پینے سے بھی اسکن سب کی صاف رہتی ہے صرف اتنا کر لیا کوئی برابر ٹائم سے تو بھی کتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں کروانی نہیں پڑیں گی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
ہلو
ہلو جی آاری کہی ہے
ے ک ویر پیر کافی زیادہ گو پ اور جلدی بڑھاپا بھی نہیں
یہ تو صحی کہا آپ نے سوچے کہاں لاکھوں کا خرچہ اور صرف پانی پینے سے برابر وہ ہمیں اتنا اچھا گلو دیتا ہے مطلب کتنا بڑا فرق ہے وہاں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے یہ صرف ہمیں ٹائم ٹو ٹائم پانی پینا ہے اس کے کئی فائدے ہیں بلوٹنگ نہیں ہوتی ہے شریر فولتا نہیں ہے کیونکہ پانی پیتے رہیں گے تو شریر ہائڈریٹ رہے گا ہمیں چکر وغیرہ نہیں آئے گا
د کائی ب چاہی تو گرمی اور پڑتی ہے یہ سب چیزیں پانی وغیرہ پینا چاہیے فروٹ وغیرہ کھانا چاہیے تو گرمی کٹائی کا تو اور پڑنا چاہیے
چ یہ تو بڑا درست خیال ہے آپ کا
تو زیادہ ہم بھی بہ کچھ نہیں کر تو میں ص بح صح بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ آئس فیشیل وغیرہ کرتے ہیں تو ہم وہ بھی کرتے ہیں گرمیوں کے ٹائم پر اور پانی زیادہ سے زیادہ ہو سکا تو ہم وہ بھی پیتے ہی ہیں زیادہ تیل تیل والی چیزیں بھی نہیں کھاتے ہم جتنا دور ہو اتنا ہی دور رکھو تیل والی چیزوں پہ
چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کریں گے نا اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے ہلو جی فرمائیے
ہ
جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے کہاں آئے آپ جی اب بہتر طریقے کیسے آ رہ ہے کہیے
لیک یہ سب چھوٹی چھوٹی عادتوں کو ہمیں رکھنا ہی ب اور کچھ نہیں چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بر چیزیں سفلتا پراپت ہوتی ہے
ایک ایک بند سے ساگر بنتا ہے ویسے اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں گ تو تو ہماری آادت بھی سدرے گی اور ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی
یہ تو صحیح کرناے ہیں پر یہ چھوٹی چھوٹی تو پا تو زیادہ ل ہیئے چ تو سورا یہ س مرا برا ریزلٹ چلے رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ س بے ب ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو بعد میں ان کو خرابی ان کو بعد میں نقصانی بھی ہوتا س
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے
آپ سر کا جوں گ چاہے جیکے آج کیا یگ ہی ایسا ہے کہ اپنے شریر کا دھیان دوں گی کبھی بھی کوئی بھی بیماریاں ہو سکتی اپنےپ
جی ہم بھی ایک دم خیال رکھیں گے ہم اپنے شریر کا دھیان رکھیں اور ہم کچھ باہر کا فالتو نہ کھائیں آپ کے خیال جان کے ہمیں بڑا اچھا لگتا اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم دن میں نہیں تو بھی دو سے تین لیٹر پانی پیے ایسے تو آٹھ لیٹر پینا چاہیے
بل تو صح کرم رہی ہے ہم بھی دھیان رکھیں گے چلیے آپ کے باتوں کو بہت اچھا لگا شکریہ سے